سلام السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا کیا کر رہے ہو
بیٹھے تم
بس بیٹھا ہوں اور سناؤ کیسا رہا دن
سوری
کیسا رہا آج کا دن
ہاں ہاں اچھا بہت زیادہ اچھا گرمی بہت زیادہ ہے ہاں گرمی تو ہے
پسینے سے بھیگ رہا ہوا اتنی گرمی ہو رہی ہے
ہوں
اور سناؤ کیا کر رہے ہو چائے شائے پی
ہاں نہیں نہیں اپنی پی
نہیں میں نہیں پیتا آج کل دور گرمی میں کون چائے پیتا
اچھا ہاں
اور کچھ آج کچھ پڑھا
میں نے کچھ نہیں پڑھا آپ نے ہمیں آئی تھی نا مہمان میں انہیں کے ساتھ ہی پرسوں تک پرسوں سے سوری
اب موسی وغیرہ وہ ابھی گئی
اچھا
ہاں مگر ابھی بھی اس کی بیٹی ادھر ہی ہے ہاں
اچھا ہے کھیلو اس کے ساتھ
ہاں
اگزام کا کیا سنا ہے
امتحان میں نے کچھ نہیں سنا اس کا آپ نے سنا کچھ
نہیں نہیں میں نے ابھی کچھ نہیں سنا بو ر رہے ہیں چھٹیوں میں مت ہو جائے گا آدھے
ہمیں کب سے ہوں گی چھٹیاں
وہ تو پتہ ہی نہیں ابھی ایک میسج آئی تھی کہ ہو جائے گا جلدی پھر دوسری آئی تھی نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے
ہوں
ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے
اب کیا کر یں
اب کریں گے یاد
کالج آؤ گے اب
ہاں منڈے کو جاؤں گا کیونکہ یہ کتاب بھی ہے نا اس کو دو دن
ہاں میں بھول ہی گئی آپ کو بولنا اللہ کی قسم میں پرسوں سے سوچ رہی تھی میں بولوں گی میں فر بھول ہی گئی اس کو کل ہی وہ یہ کرنی تھی سوری آج
اب میں نے اس کو بولا مجھے پرسوں ہی یاد آیا تھا میں نے لائبریری والے کو بولا اسی ٹائم کیا بک یہاں تھی مجھے آیاتھا نا یاد کل ہمیں نہیں آنا ہے کل سیونٹین ہے کیونکہ مجھے پچھلی یہ باری والا یاد تھا کہ جب اس نے ڈانٹا تھا دو دن ہوئے یا مجھے یاد رہ گیا سیون ٹین پھر میں نے لائبریری والے کو بولا کیا ہمیں دو دن چھٹی ہے اب اب ہم منڈے کو لائیں گے تو اس نے بولا کوئی نہیں مجھے یاد دلا دینا تب میں خود لے لوں گا اٹس اوکے
ہ اب آپ اس کو دے ہ
لیکن پھر ٹیوزڈے چھٹی ہے نا
کیوں
وہاں اس دن کوئی کلاس ہی نہیں ہے نا
اینیٹمی
وہی تو بولا نا میں نے پرسوں کے ٹیوزڈے کو کلاس نہیں
اچھا اچھا ٹھیک
تو کلاس
اب پرسوں جانا ہے فر بک دے واپس دینے کے لیے ہاں
کلاس بھی ہے نا اس دن
ارے وہ كیا فائدہ ہے
آ ج تک ہمیں کون سا فائدہ آیا ہے
ہ
کون سا فائدہ آیا ہمیں آج تک
ہ ذرا آپ مجھے کسی ٹاپک کے بارے میں تب تک کچھ بولو جی ایک کہ
ٹاپک میرے دماغ میں آج کل خالی گرمی چل رہی ہ
ہوں
اتنا چلتا ہے اتنا چلتا ہے کون سے انوومان پہ آپ بات کرنا چاہو گے
وہی میں بول رہی ہوں نا آپ کو آپ بتاؤ کوئی
پڑھائی کے بارے میں یا وہ والی بات ہے گیارہ
آپ بولو آپ نے کیا پڑھا پرسوں سے گھر میں
پرسوں سے میں نے کچھ نہیں پڑا گھر پہ کام چل رہا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہوں کل دوائی دی آج دن بھر فون چلا رہا تھا
ہائے کیوں آپ
پورے دن آج فون چلا رہا تھا پورے کے پورے دن
کیوں پڑھا کیوں نہیں کچھ
موڈ ہی نہیں ایا
کیوں آپ ہی بول رہے ہو نا ہمیں یہ ہوگا امتحان
امتحان تو ہوگا لیکن
فیضان کلاس میں کسی کی یہ ہوئی ہے سلیکشن
ہاں
کس کی وہ کون ہے میں کیوں نہیں جانتی ہوں ہاں
فیضان کے کورس سے
اچھا اچھا
اور سناؤ
اب وہ رہے تھے نا ابھی وہ ہسپتال کا ٹاپک ذرا اب مجھے وہ بتاؤ مجھے لکھنا ہے وہ
اچھا وہ مطلب پرسوں بھی تھی نا گرمی جب ہم ہاسپٹل سے گئے
ہسپتال
ا اتنا چلتا ہے
ہاں پھر
اسپتال سے گئے تھے نا وہ وہ گلی سے گئے تھے پھر ہم پر گئے تھے وہاں ایک تھا اس کی مما بیمار تھی بہت
اس کی ماں کس کی ماں بیمار تھی
وہ جو وہاں پہ ایک آدمی ملا نا
ہوں
اس کی ماما بیمار تھی وہ پریشان تھا اس کو کوئی وہ دوائی لینی تھی وہ بول رہا تھا یہ کہاں سے ملے گی
ہوں
پھر ہم گئے تھے نا وہاں سے اس دن بھی گرمی تھی دوائی تو باہر ملی ہوگی لیکن وہ بچارا بہت پریشان تھا
ہائے ہاے ہاے
اس کو ہم نے بولا تھا نا کہ اگر کوئی ضرورت پڑی تو کھول دینا پتا نہیں آب وہ وہی پہ آپ دیکھیں گے پرسوں اگر وہ وہی ہوگا تو جائیں گے فھر سے
اچھا اچھا ہاں مریضوں کی تیمارداری کرنے جانا چاہیے ہاں
آپ نکلی نا پرسوں اس دن جلدی ہی پھر اس لیے آپ نہیں آپا
ہاں آپ کتنے بجے نکلے تھے پھر واپس
پہلے میں نے سنو پہلے میں بیٹھا آپ جب نکلی نا
ہوں
میں نے پھون لگایا گانے لگائے اور سو گیا
کیوں آپ جو پڑھ رہے تھے
تو پتہ نہیں میں مجھے وہ گھر میں ہو رہی میں اٹھ کہ سو گیا وہیں پہ دیکھ رہا تھا فون
چل رہا تھا
میں اس پہ نہیں تھا میں اس کے بگل والے پہ تھا
اچھا پھر
بس سو گیا ہو گیا بج گیے گیارہ پھر ساڑھے گیارہ اس کے ساتھ نہیں بارہ ساڑھے بارہ پونے ایک بج گئے اور اٹھا گیا نیچے وہاں تھے توصیف نعمان ان کے ساتھ بات کی بچ گئے ایک چڑھ گیا اوپر واپس بلایا ان سب کو بھی اور کھانا کھایا اور میں نے ایگزٹ کیا اسی ٹائم ہاں
اور آپ اسی ٹائم نکلے
میں نے اسی ٹائم فر ایگزٹ کیا ا ایگزٹ کر کے رکھا اور خود نیچے آیا کھانا کھانے پھر کھانا کھایا وہیں پہ بیٹھے تھے کلاس پہ سن رہے تھے گانے بچ گئے دو سوا دو اور نکل گیا گھر اور پھر جوں گھر نکلا جو میری گاڑی ایک منٹ سے مس ہوئی نا یہاں سے
ہا یئی
پھر مجھے جانا پڑا ایک اور روڈ سے اس کو گاڑی کو پکڑنا پڑا وہاں میں یہی سے
اور ایک راستے سے
ہاں
پھر
اور وہیں پہ چڑھا گاڑی کو سیٹ ملی پھر بڑی مشکل سے
ہاں پندرہ نمبر کو چڑھے پھریا سات نمبر والے
ہاں پندرہ کو اس دن چڑھا تھا سات کو ٹائم لگتا ہے نا دن کو
ہاں
پھر اس میں اتنی بھیڑ ہوئی پھر میں آگے پہنچا پھر ایک کو سیٹ چھوڑی
ہوں
وہ کھا رہے تھے پھر بسکٹ اس نے مجھے بھی دیا
اچھا
پھر پہنچا اس دن سویرے گھر گھر پہ کیا تھوڑا سا کا م شام
ہوں
پھر بیٹھا اس کے ساتھ مزدور جو آیا تھا گھر پہ اسی کے ساتھ ہوں دو دن سے
اچھا
کر رہا ہوں کام اور پڑھائی میں نے چھوڑ دی
کیوں
بے بی ایگ آپ نے کیا کیا ان دو دنوں
بولا نا میں نے ہمیں مہمان آئے تھے ماسی اس کے بچے وچے میں پرس سوں انہیں کے ساتھ تھی مجھے ورنہ پرسوں بھی بولا تھا م مطلب ماں نے آپ شام کو آنا وہاں پہ پڑھنا دن میں مگر مجھے پتہ نہیں مجھے من ہی نہیں لگا پھر وہاں پڑھ آ ئی میں تو میں اٹھی اور ن نکلی گھر پھر میں انہیں کے ساتھ ائی آدھے راستے سے گھر تک پھر تب سے لے کے ابھی تک انہیں کے ساتھ ہوں نہ نہ وہ مجھے پانچ دھ چوک میں انتظار کر رہے تھے
جگہ کا نام نہیں بولنا
اچھا سوری تو یہ پھر میں انہیں کی س لائی گھر پھر تب سے لے کے ابھی تک میں انہیں کے ساتھ ہوں اب میری ماسی اور اس کا بیٹا ابھی نکلا
اچھا
اور موسیری بہن کو میں نے پکدا فیر ہاں میں نے بولا بیٹھو ادھر ہی وہ بہت ٹائم کے بعد آئے نا
اچھا ٹھیک
یہ ہاں ہاں اس کو ہوئے دس منٹ ابھی خود کردی وہ کال یاں
نہیں یہ کاٹنی پڑتی ہے
اچھا اچھا منیمم مطلب کم سے کم ہے دس منٹ کا ٹائم
ہاں
اچھا ٹھیک
ہو گیا
پت نہیں ہے
چلو نا دیکھتے ہیں میں کاٹتا ہوں
اوکے